ہیلو وعلیکم السلام ٹھیک ہے
جی الد بائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ب سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہوپ
ویسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آتے کٹری کا
ہ میں بھی بیٹھی ہوں اصل میں میں پریس کر رہی تھی کپڑوں کو
اچا ٹھیک آپ نے چائے وغیرہ پ
چائے تو چائے کا تو موور بھی نہیں تھا آج آپ نے بھی
جی میں نے پی اور آپ کہب اٹھی نیند سے
میں آج اٹھی آٹھ بجے
آٹھ بجے
جی اور آپ
ٹھیک میں بھی اتنا یہ کچھ یہی کچھ ساڑھے نو اچھا آ جی ہاجم کس ٹریفک پرور بات کرے
ہ آج آج ہم امن اور صلہ پر بات کرتے ہیں یہ بہت اہم اور دلچسپ موضوع ہے
ہ بالکل امن اور صلاح کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی ا اہمیت رکھتے ہیں اگر امن ہو تو لوگ سکون سے زندگی گزارتے ہیں اور ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں
بالکل ٹھیک ہے امن کا مطلب صرف جنگ کا نخنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے درمیان محبت بھائی چارہ عزت اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام بھی امن کا حصہ ہے
سلاپی امن کا ایک عظیم ذریعہ ہے لو جب لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو صلح کے ذریعے انہیں ختم کیا جا سکتا ہے
ہوں بالکل صلا انسانیت کی خوبصورتی روایت ہے جب دو افراد یہ دو گروپس اپنے جھگڑے کو بات چیت کے ذریعے حل کر دہ دھونا سف مست حل ہوتا ہے بلکہ رشتوں میں مز بوتی بھی آتی ہے
دنیا میں امن کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے مختلف ملکوں میں جنگیں اور تنازعات لوگوں کی
ج
لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں
جی
جی لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں
بالکل جنگ کا سب سے زیادہ نقصان آام لوگوں کو ہوتا اھانا پڑتا ہے گیر تباہ ہوتے ہیں پہلی متاثر ہو بھیھیڑ اور معیشیت کمزور ہو جاتی ہے
اسی لیے عقل مند قومی ہمیشہ امن اور صلاح کے ترجیب دیتی ہے مثال کا حل تصدق کے بجائے گفتگو اور افواہ و تفیم میں تلاش کر دیا
ہمارے مذہب اسلام ہمارے مذہب میں اسلام نے بھی امن اور صلہ کی بہت تعلیم دی ہے اسلام کا لفظ ہے سلامتی اور آرم سے جڑا ہوا
بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن برداشت اور معاف کرنے کی تعلیم دی آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور رحمت کا ملہ کیا
ہ سلحدہ حدابیہ اس کی بہترین مثال ہے بیا ظاہر میں کچھ لوگوں کو یہ معاہدہ مشکل لگ رہا ہے لیکن بعد میں یہ اسلام کی ترقی کا سبب بنا
جی واقعی ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی صبر اور صلاح سے وہ نتیجے حاصل ہوتے ہیں جو تکرار اور جنگ سے ممکن نہیں ہوتے
پر نہیں بلکہ گھر اسکول اور معاشرے میں بھی ضروری ہے اگر گھر کا ماحول پرمن ہو تو بچوں کی تربیت بہتر ہوتی ہے
بالکل گھر میں محبت اور عزت کا رویہ امن کی بنیاد رکھتا ہے بچے بھی وہی رویہ سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں
بالکل گھر میں محبت اور جات گلا وہ ہم
جی میں نے پتایا شاید
جی جی اسکول میں بھی امن اور ص اللہ کی تعلیم دینی چاہیے اگر اسٹوڈینٹ ایک دوسرے کی عزت کرے اور جھگڑے سے بچے تو تیلی ماحول بہتر ہوتا ہے
ٹیچرس کا کردار بھی بہت اہم ہے وہ اسٹوڈینٹس کو برداشت صبر و ٹیم ورک کی اہمیت سمج سمجھ دے سکتے ہیں
ا معاشرے میں امن کے لیئے انصاف بھی بہت ضروری ہے جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگوں میں ضروری وہاں لوگوں وہاں لوگوں میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے
آج کل سوشل میڈیا کا استعمال بھی امن اور صلاح کے لیئے کیا جاسکتا ہے اچھے لوگ عادتیں پہلے کر محبت اور بھائی چارہ کو فروغ دیتے ہیں
مگر افسوس کہ
جی ہلو ہلو آپ کی آواز رک رہی ہے بہت بار آپ نے وائی فائی کنیکٹ نہیں کیا ہے اوکے کیا بتا رہے تھے آپ میں نے کچھ بھی نہیں سنا
اگر افسوس کی بات لوگ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور نفرت پھیلاتے ہیں جس سے اختلافت بڑھ جاتی ہے
اسی لیے ہمیں ہر خبر کو تصدیق کے بعد ہی شیئر کرنی چاہیے ذمہ دار شہری ہونے کا یہی تقاضا ہے
جی ہاں امن کے لیے مکمہ بہت ضروری ہے جب لوگ ایک دوسرے اس کی بات سنتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں
بالکل اکثر جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے
صلح کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا اصل میں صلح کے لیے محنت ہمت دانش مندی اور برداشت اس کی ضرورت ہوتی ہے
ہ بالکل بہت خوب کہا آپ نے جو شخص معاف کر دیتا ہے اور ص اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ اصل میں بہت مضبوط ہوتا ہے
قومی یکجاتی بھی امن کے لئے ضروری ہے جب لوگ ذات زبان اور اخلاق کے فرق کو بلا کر ایک قوم بن جاتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتا ہے
ہمارے ملک کو بھی امن اور اتحاد کی ضرورت ہے ہر فرض کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
جی ہاں عمر کیا ہیں امن کے بغیر ترقی جی کچھ نہیں
آ تو تھاے بلا گیا جاس
جی میرا فون آیا اصل میں ایک فنڈ کا
اچھا اچھا ٹھیک
جی امن کے بغیر ترقی ممکن کہ نہیں نہ تجارت تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی سب امن کے ماحول میں ہی پلتے پھولتے ہیں
بالکل جو ملوک امن کو فروغ دیتے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے اور دنیا میں عزت حاصل کرتا پ
ہمیں بچپن سے ہی امن اور صلاح کی عادت اپنانی چاہیئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے کے بجائے بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہیئے
بالکل اگر ہمیں دوسروں کی نظریات کا احترام بھی کرنا چاہیے ہر شخص کا سوچنے کے اندازے مختلف ہو سکتے ہیں
اہم ہے اختلافت رہی فطری بات ہے لیکن اسے دشمنی میں بدلنا ٹھیک نہیں
لو کا پیدن ہاں
وہاں پہ کچھ شور آ رہا ہے
م کر آ سڑ سا پادا پا
میں کچھ سن ہی نہیں رہا ہوں ہلو
ہلو
ہاں
ہمن اور امن اور چلہ
آپ کا آپ کا شاید ایئر فون ہی خراب ہے وہلو
ایکیک مر ایک م
ہاں ایئر فون کو اب پتا نہیں کیا ہوا ہاں بتائی
امن اور صلہ کا پیغام پھیلانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے ہم اپ پ رویے سے بھی دو سو کے لیے مثال بن سکتے ہیں
اگر حر شخص اپنے گھر کو
آپ کو پتا ہے میں نے ایئر فون لگا رکھا تھا یہاں سے چرچ پ فون رکھا تھا اب جو میرا ایئر فون ہے نا اس کو ایک کن کٹ گیا تھا اب اس کی وائر نا تھوڑی سی دکھ رہی ہے میں نے مائک ب ہی نا منہ میں وہاں پہ تھوڑی وائر تھی نا ایسے مجھے کرنٹ آئی
ٹھیک آج کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ امن اورور صبح صرف الفاظ نہیں بلکہ ع
جی ہلو
اور دنیا کے لوگ ان اصول پر عمل کرتے ہیں تو بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں
آپ صرف خود ہی بتا رہے ہو میں نے ابھی کھ بتایا ہی نہیں تھا آپ کی آواز بھی کچھ نہیں آ رہی ہے
اور دنیا کے لوگ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو بہت مثالی ختم ہو سکتی ہے
بالکل امن انسانی خوشحالی ترقی اور بہتر مستقبل کین ہے ضمانت ہے
مات اور مفید رہے
جی
جی شکریہ آج یہ گفتگو بہت معلومات اور مفید رہی
شکریہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اللہ کرے ہمارے معاشرے اور پوری دنیا امن اورسح کا گہوارہ بن جائے
جی ہاں امن اور صلح ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے
جی مجھے پتا آپ اسکول کیوں نہیں گئے ہو
مجھے اجموور ہی نہیں تھا آپ کیوں نہیں گئے؟
آج تو اسکول ساف تھے نا آج نیٹ ایگزام تھا نا یہ نیٹ ایگزام کی پریپریشن تھی نا آج اسکول ہر اسکول میں
جی جی میں نہیں گیا آج
آپ تو بتا رہے مجھے موڈ نہیں تھا
ہوں
بتا رہے ہو مجھے موڈ نہیں تھا
ہاں وہی نا موڑ ہی نہیں تھا میں گیا ہی نہیں
اچھا اچھا ٹھیک آپ کو پرسوں منڈے کے دن اسکول آنا ہے تب ہمیں ٹریکنگ پہ جا ہے مڈے اسک
اورو سچی
ہاں ہاں ہمیں آئی تھی میسج اور مجھے فرینڈ نے بھی بتایا
ٹھیک چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا